ہاں
ہلو
ہاں
ہلو السلام علیکم ویان کیسے ہو کیا حال چل رہا ہے
وعلیکم السلامز الحمد اللہ سب بڑھیا تو پتہ
میں بھی مست ہوں ویسے آج کل کیا دیکھ رہا ہے کرکٹ یا فٹ بال
سچ بولوں تو آج کل فٹ بال کا کریز زیادہ ہے ہر ویکینڈ کوئی نہ کوئی میچ دیکھ لیتا ہوں
واہ میرے ساتھ بھی سیم ہے فٹ بال کا ایکسائٹمنٹ فٹ بال کا ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہوتا ہے نائنٹی منٹ میں اتنا سسپینس ہوتا ہے کہ کہ لاسٹ سیکنڈ تک رزلٹ چینج ہو سکتا ہے
بالکل اسی وجہ سے فٹ بال دنیا کا سب سے پاپولر اسپورٹ ہے ہر کنٹری میں ہر ملک میں لوگ اسے کھیلنا پسند کرتے ہیں
تیرا فیوریٹ پلیئر کون ہے
میرا فیورٹ پلیئر کرسٹیانو رونالڈو ہے اس کی فٹنس ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک نیکسٹ لیول کا ہے چالیس کے آس پاس ایج ہونے کے بعد بھی اتنا ینگ پلیئر کا کمپٹیشن دیتا ہے
رونالڈو کا ڈسپلن سچ میں انسپائر ہو کرتا ہے میرا فیوریٹ لیانل مسی ہے اس کی ڈرپلنگ پاسنگ اور گیم انٹیلیجنس امیزنگ ہے
جی ہاں حمزہ بھائی رونالڈو اور میسی کا کمپیرزن تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے
ہاں لیکن میرے حساب سے دونوں لیجنڈ ہیں رونالڈو گول مشین ہے اور میسی پلے میکر پلس گول سکورر دونوں
بالکل لوگ ان نسیسری فائٹ کرتے ہیں جب کہہ دونوں نے فٹ بال کو بہت کچھ دیا ہے
تیری فیوریٹ کلب کون سی ہے
ریئل میڈرڈ چیمپئنس لیگ کی بات ہو تو ریئل میڈرڈ کا نام سب سے پہلے آتا ہے
ہوں سچ میں میں بارسلونا سپورٹر کرتا سپورٹ کرتا ہوں الکلاسیکو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
ریئل مرڈرڈ س بارسلونا صرف ایک میچ نہیں ہوتا ہے پورا فٹ بال فیسٹیول ہوتا ہے
بالکل صحی اسٹیڈیم کا ایٹماسفئر فینز کی انرجی اور پلیئرز کی پیشن دیکھنے لائق ہوتے
تجھے کون سی لیک سب سے اچھی لگتی ہے
پریمیئر لیگ وہاں ہر ٹیم اسٹرانگ ہوتی ہے اور میچز بہت کمپٹیٹیو ہوتے ہیں
مجھے ل لی گا بھی پسند ہے وہاں ٹیکنیکل فٹ بال دیکھنے کو ملتا ہے
بنڈس لیگا بھی اچھی ہے بیرن مونچ کا ڈومیننس الگ لیول کا ہے
اور سیریا اے میں ڈیفینسو فٹ بال کافی فیمس ہے
لیگ ایک میں بھی کافی ٹیلنٹیڈ پلیئرس آئے ہیں
فٹ بال صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اسے ٹیم ورک ڈسپلن اور پیشنس بھی سیکھنے کو ملتا ہے
بالکل ایک پلیئر اکیلا میچ نہیں جیت سکتا پوری ٹیم ہی محنت ضروری ہوتی ہے
گول گول کیپر کا بھی رول بہت امپورٹنٹ ہے
ہاں کبھی کبھی گول کیپر ہی میچ کا ہیرو بن جاتا ہے
پینلٹی شوٹ آؤٹ دیکھتے وقت تو ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے
سچ میں ایک پینلٹی مس اور پورا میچ بدل سکتا ہے
تیرا فیورٹ فٹ بال موومنٹ
مسی کا ورلڈ کپ جیتنا اس دن لگا کہ فٹ بال ہسٹری کمپلیٹ ہوگی
میرے لیے رونالڈو کی چیمپئنس لیگ پرفارمنس انفارگٹیبل ہے
فٹ بال ورلڈ کپ ہر چار سال بعد ہوتا آتا ہے اور پوری دنیا اس کا ویٹ کرتی ہے ج
ہاں ورلڈ کپ کے ٹائم ہر کنٹری کے فینس اپنی ٹیم کو فل سپورٹ کرتے ہیں
نیشنل اینتھم کے وقت پلیئرز کو دیکھ کر موٹیویشن ملتی ہے
اگر انڈیا فٹ بال میں اور انویسٹ کرے تو فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے
بالکل گراس روٹس لیول سے ٹیلنٹ ڈیولپ کرنا لوگا
کشمیر میں بھی بہت ٹیلنٹیڈ فٹ بال پلیئرس ہیں
ہاں بس انہیں اچھی کوچنگ اور فیسلٹی ملنی چاہیے
تو فٹ بال کھیلتا ہے یا صرف دیکھتا ہے
دونوں فرینڈ کے ساتھ ویکینڈ پہ فٹ بال ضرور کھیلتا ہ
میں بھی فٹ بال کھیلنے سے اسٹیمینا امپروو ہوتا ہے اور باڈی فٹ رہتی ہے
جم اور فٹ بال کا کمبینیشن بیسٹ ہے
جی ہاں جی حمزہ بھائی رننگ رننگ اسپریٹنگ اور بیلنس سب امپروو ہوتا ہے
ف میں سب سے ڈفیکلٹشن کون س لگتی ہے
گول کیپر کیونکہ ایک مسٹیک اور گول
میرے حساب سے مڈ فیلڈر بھی ڈیفیکلٹ ہے اٹیک اور ڈیفینس دونوں سنبھالنا پڑتا ہے
صحیح بولا مڈ فیلڈر ٹیم کا انجن ہوتا ہے
تیرا فیوریٹ اسکل کون سا ہے
اسٹپ اور اوور رولڈ
مجھے ریمو فلک اور الاسٹک کو دیکھنا پسند ہے
فٹ بال بوٹس بھی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں
ہاں اچھے بور سے گرپ اور کنٹرول بیٹر ہوتا ہے
میچ سے پہلے وارم اپ بھی ضروری ہوتا ہے
اور ہائیڈریشن بھی ورنا اسٹیمنا جلدی ختم ہو جاتا ہے
اگر تجھے کسی فٹ بال لیجنڈ سے ملنے کا چانس ملے تو کس سے ملو گے
مست سے میں اسے پوچھوں گا اتنا کام کیسے رہتے
میں رونالڈو سے ملوں گا اور اس کی تندرستی کا راز پوچھوں گا
فٹ بال کا بیسٹ پارٹ کیا لگتا ہے
ٹیم ورک اور ایموشنز جذبات
میرے لیے تو لاسٹ منٹ گڈس
کمنٹیٹرز کی کمنٹری بی ایکسائٹمنٹ ڈبل کر دیتی ہے
بالکل کراؤڈ کا شور سن کر گھوس بمس آ جاتے ہیں
فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں ایک ایموشن ہے
اسی لئے ہر ایج کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں
چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک سب فٹ بال کو بہت مزے سے انجوائے کرتے ہیں
مے لگتا ہے فٹ بال اور پاپولر ہوگا
ہاں ڈیفینلٹی سوشل میڈیا اور لائیو اسٹریمنگ کی وجہ سے اور بھی لوگ فٹ بال دیکھ رہے ہیں
اگر ہم دونوں کسی اسٹیڈیم میں لائو ایل کلاسیکو دیکھے تو مزہ آ جائے گا
اور اگر ورلڈ کپ فائنل دیکھنے کا چانس مل جائے تو زندگی کا بیسٹ میموری ہوگی
بالکل فٹ بال ہمیں ایکسائٹمنٹ فرینڈ شپ اور اسپورٹس مین شپ سکھاتا ہے
اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس کھیلنا ضروری کھیلنا چاہیے
فٹ بال سے فٹنس کانفیڈنس اور ٹیم ورک سب امپروو ہوتی ہے
اور سب سے امپورٹنٹ بات اجیت ہویا ہار عزت کبھی نہیں بھولنی چاہیے
بالکل صحیح ٹرو فٹ بال فینس ہمیشہ اپنی ٹیم کا سپورٹ کرتے ہیں اور اپوننٹس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں
چل پھر اگلے سنڈے فٹ بال میچ رکھتے ہیں پڑ
دن میں فٹ بال اور باقی فرینڈس کو بھی بول بولوں گا
پرفیکٹ گراؤنڈ میں ملتے ہیں آج کی فٹ بال ڈسکشن بھی بہت مزیدار رہی
اب تجھے کیا لگتا ہے اس ورلڈ کپ میں کون جیتے گا
مجھے تو لگتا ہے اسپین جیتے گی
پھر تو فائنل پہنچی ہی نہیں
پھر کون سی ٹیم پہنچی اس فائنل میں
اچھا ہاں اسپین پہنچی میں لگا انگلینڈ پہنچی
اسپین اور ارجنٹینا کا فائنل ہو رہا ہے حمزہ بھائی
میرے حساب سے بھی اس فین جیتی جائے بڑا فین ہوں میں نی مال
ہاں پر مجھے لگتا ہے اسٹرانگ ٹیم تو میسی کی ہے
ہاں ارجنٹینا بہت زیادہ اسٹراگ ہے پچھل ورلڈ کپ میں تو ہونے نہیں جیتا تھا اور دیکھو گیم کیا ہے اس سے میں سینے پہلے ہی میں س بھی مطلب پرائم پرائم بھی نہیں تھا فارم میں چل رہا ہے بھی ات بھی پیچھے نہیں گیا میں پہل ہی میچ میں اسے ہیٹریک لگائے اس کےعد دو گ اس کے بعد ایک گ ایسے آگے چلتے گئے مجھے تو رونالڈو کو بہت فیل ہوا ہےیار وہ پہل نل کے
جی جی جی حمزہ بھائی صحیح بات ہے اور آپ بتائیے آپ کا بھائیک ٹھیک ہے اس نے بھی تو فٹ بال اکیڈمی جوائن کی تھی
ہاں یہ تو ہے ابھی تو پریکٹس ہی کر رہے دیکھ کیا ہوگا ابھی تو ڈئیگی
کس ٹیم میں وہ کھیلتا ہے
ڈاؤن ٹؤن ای
ڈاؤن ٹاؤن اف سی میں کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے گھر پہ آپ یہ سب ٹھیک ہے وہ کس جی وہ کس پوزیشن پہ
بتا ہے سیرفتاب
بس آپ سناائیے چلو ڈن ہے میں جی جی چلو ٹھیک ہے ہم ان شاء اللہ سنڈے کے دن ملتے تو فٹ ب گراؤنڈ میں
انشاء اللہ انشاء اللہ اب ملیں گے ان شاء اللہ سنڈے کے دن آپ تیار رہ نا آپ کی ٹیم کے ساتھ
انشاء اللہ چلو اللہ حافظ اللہ حافظ